وعلیکم السلام و علیکم بھایی جان
جی جی انشاء اللہ سب کیریئر سے آپ فرمائیے آپ کی طرف کیسی ہریالی ہے اور کس طریقے کا بھی موسم ہے بھائی جان
ہ شاید دھوپ نکل رہی ہے ابھی آج تو
آپ کی طرف دوم دپ نکل رہی ہے ہماری طرف تو بس ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں تو موسم ماشاء اللہ ایک نمبر ہو رہا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آاز چل رہی ہے اور اسی کے بیچ اسچ میں تو یہ گاس کے بیچ میں بیٹھا ہوں تو اچھا لگ رہا ہے بہت ہی
ا اچھی بات ہے
جی جی پیڑ پودے بھی ہیں ویسے آپ جہاں پر رہتے ہیں آپ کے آس پاس میں پیڑ پودوں کا کیا ویسا ہے کیسے کیسے ہیں پیڑ پودے کتنے ہیں وہاں پر
پارک وارک بنے ہوئے ہیں بھیا میں پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں میں گھوم کے چلے آؤں گھومنا ہے تو وہی ہے
تو آپ کیا سٹی میں رہتے ہیں یا کسی گاؤں میں رہتے ہیں بھائی ہم
ہ چھٹی و گا
جی جی تو وہاں پر تو بلڈنگیں ہوں گی بھائی جان بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہیں ج
بالکل بھائی جان بالکل بہت ساری بلڈنگ ہے آ بی بیبو نے ایک بار سرچ کر لین اس میں فورٹی فائیو کل ہیں بیچ میں بیچ میں کٹن ہے وہ ایک دم یونک بناتا ہے اس بلڈنگ کو بھایی جان
جی جی تو کتنا کرایہ رہتا ہوگا ان بلڈنگوں کا بھائی جان
اس کا تو بہت مجھے لگتا ہے کہ منتھلی کا ہوگا ففٹین ٹو ٹوینٹی لیک ایک فل ایک اس کا ایک فلیٹ کا مان کے چلو
جی جی تو وہ نارمل لوگوں کے لیے تو افورڈ کرنا ہی م کھلوائی جان وہاں پر تو زیادہ پیسے والے لوگ ہی جاتے ہوں گے
ہوں
ہاں کیوںکہ نارمل لوگوں کی تو آپ کو پتا ہی ہے نا کمی کتنی ہوتی ہے وہی دس سے بیس ہزار
بالکل بھائیان ب آپ کی بات صحیح ہے وہ جیسے میکس ٹاور ہوا
جی جی
وہ اس سے بھی اونچا اونچا ہے
جی اور ہمارے یہاں پر گاؤں میں کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں پر تو بھائی جان سڑکیں بھی اتنی ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ سب سے نکل جائیں یہاں پر تو سڑکیں بھی اگر صحیح سے بن جائیں نا لوگ تو اس میں ہی خوش رہتے جی ا میں کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں اتنی زیادہ کیچڑ بڑی پڑی ہے نا کہ یہاں نہ تو سرپنچ دھیان دیتے ہیں نہ جنتا بھی آواز اٹھے کو تیار نہیںواز بھایی جان وہ اسی کیجڑ میں ہے خوش ہے
وہی نا بھائی وہاں ب بنانے والے بھی وہی لوگ ہیں آواز اٹھانے والے بھی وہی لوگ ہیں
ابھی کیا ہے کہ ہمارے گاؤں کے ا آس مطلب پاس میں ایک رنگ روڈ نکلا تھا وہ بھی کیا ہے کہ بہت کروڑوں کی لاگت سے نکلا تھا اور پہلی میں بارش میں ایسے ڈہ گیا ہے جیسے کہ بچوں کے جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں نا وہ رہ جاتے س سے ڈے کے آئے بہت ہی بری حالت ہوگی بھائی جان تھوڑا بہتھیک ٹھیک ہے کٹھے ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ تو کم سے کم سو میٹر کا دائرہ ایسے ہی چلا گیا ہے جیسے یہاں پر کچھ لگایا ہی نہیں ہے اور ٹھیکے دار بھی بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں سالو بھی تمہارے ہی بچے یہاں پر دبک مر سکتے ہیں یہاں پر تمہارے بچوں بھی گاڑی کرا سک یہ سوچتے نہیں ہیں ہیلو
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان بتائیے
ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے دیش کو نا برباد کرنے میں کوئی باہر والے کا کوئی یاد نہیں ہے اپنے دیش برباد کرنے کا اپنے انڈیا والے ہی زیادہ مطلب مزے لے رہے ہیں اپنے دیش کو برباد کر کے تو خود خش ہو رہے ہیں کہ یار ہماری ترقی ہو گئی اپنے دیش کو لوٹ کر
بالکل بھائی جاں ب دوسروں کے بارے میں ب سو
جی ابھی آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ یہ سی جے پی سی جے پی پروٹیسٹ چل رہا ہے اس میں کیا ہے کہ روکنے والے بھی ہم ہی ہیں اور پروٹیسٹ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں
ہوں
جیسے کیا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پروٹیسٹ کرنے والے
جو جو انگریزوں کے ساتھ ہو رہا تھا
جی جی جی انگریزوں کے ٹائم پہ جو ہوتا تھا ہ وہی چل رہا ہے کہ گولی کھانے والے بھی بارتی گولی کھانے والے ہی بارتی تھے اور چلانے والے ہی بارتی تھے جیسے جلیا والا ہتیاکاننڈ ہوا تھا اس میں انگریز ایک ہی تھا جنرل ڈائر لیکن باقی سب تو انڈین تھے نا وہ چاہتے تو آدیش کو منا بھی تو کر سکتے تھے یااں پھر ان میں سے ایک بھی ایسا ہوتا کہ جنرل ڈائر کوئی مار دیتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا وہ پھانسی پہ چڑٹ جاتا لیکن انہوں نے نہیں اتنے انڈینس کو ماننا ٹھیک سمجھا تھا مطلب لوگ کیا ہے کہ ابھی وہ مانسکتا لامی کی مانسک ے اب تک باہر نہیں آئے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ بھی غلامی تھی ان کے دماغ میں اور آج بھی وہی غلامی بڑی پڑی ہے
ابھی بھی تو نوکری کیا ہے لامی تو ہے سب لوگ ب اسی کےھ چ بے جا رہے ہیں
جی جی وہی تو اسی لیے تو لوگوں کو بس سرکاری نوکری چاہیے ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر کار جب اتنی غلط ہے تو تمہیں چاہیے کیوں سرکاری نوکری آپ ایسی سرکار سے کیا امید کر سکتے ہو جو سرکار اتنا تک
بالکل بھیا بالکل
جب آج کی سرکار یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ یہ ہمارے دیش کا بوشیہ ہے فیوچر ہے ان پہ ایسے لاٹیاں پڑوا رہی ہے اور جو لوگ سرکاری میں پہنچ جاتے ہیں وہ بھی ایک منٹ کو نہیں سوچتے ہیں تو یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کل کو ہم بھی ایسے ہی لگ جائیں گے تو ہمیں بھی کسی پہ لاٹھی ایسا لانی پڑیں گی
ہاں یہی چیز سوچنا صاہی ہے کچھ تو سوچو
جسے لوگ نا اگر کوئی واستو میں چاہتا کہ نہیں ہاں ہمو ج یہ ہمارے ہی بھائی بھائی ہیں ہمارے ہی بھائی جان ہیں تو یہ لوگ استعفا بھی دے سکتے تھے ایسی نوکری سے کیا ہے کہ جو لوسے نوکری کا فائدہ ہی کیا ہے دماغ کو ایک دم شن کر دی ایک دم ایسا پگلا بنا دی کی انہیں صحیح اور غلط کا ہی نہیں پتا چلے
وہ بس اس میں ہاں ہمیں بول دیا چلو کرتے ہیں ہمیں بول دیا بیٹنے پیتی اور ب وہ خود اپنے مائ اپپنے باہ نے کو بسند جد رہا ہے کہ اب یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے ایسے ہمارے بچے بھی ہے نہیں ہے
ابھی جیسے ہم جو میڈیا والوں کو گالی دیتے ہیں ہم میڈیا والوں کو بھی کیوں گالی نہیں ہم یہ پولیس والوں کو بھی تو گالی د سکتے ہیں جو وہاں پر آر پی ایف کے جوان ہیں ان کو بھی تو گالی دیں کیونکہ جیسے میڈیا کا دماغ پیسوں کی وجہ سے مطلب اتنا سن ہو چکا ہے کہ ان کو صحیح اور غط نہیں دکھتا ہے ایسے ان کا بھی تو ہو گیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی رٹوٹی نبھا رہے ہیں ارے تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تمہیں صحیح اور غلط نہیں دکھ رہا ہے میں تم صحیح اور غلط بھول جاتے ہو کیا ایسی ڈیوٹی مطلب
وہی تو بھائی جان اگر انہیں بولا بھی گیا ہوگا اگر انہیں بولا بھی گیا ہوگا تو اتنی تیز کیوں دے رہے ہو بھائی اپنی فارملٹی بھی تو کر سکتے تھے
ہاں نہیں ٹھیک ہے ارے انہوں نے بولا
ارے بولا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بولا ہے تو تمہارا دماغ کیا گاس چرنے چلا جاتا ہے کیا تم جانور ہوچکے ہو تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تم اپنے ادیکاری سے جا کر یہ کیوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو غلط ہے کیوں کرے یہ نہیں تم مطلب اتنا ورود نہیں کر سکتے تو پھر تم اتنی کتابیں پڑھنے کا اور ان کا کیا ہی فائدہ ایا تم سے تو اچھے پھر وہ کتے ہوتے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے ان کو اگر تم روٹی اگر ڈال دیتے ہو اور وہ کوئی دوسرا انسان کاٹ کاٹنے کو بولتا ہے وہ اس کو کاٹتا نہیں ہے
ہممم بالکل بالکل بھائی جان بالکل مگر اتنا اتنا بھی نہیں کر سکتے نا یہ لوگ تو پھر سوچ سے ہی باہر ہے
ارے وہ لوگ اگر صحیح کر رہے ہیں تو کرنے دو نا اگر لیکن جب جنتا کو غصہ بھڑک ہے نا تو پھر کوئی پولیس والا آگے نہیں آتا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے بیس تاریخ کو تو انہوں نے خوب لاٹھیاں چلائی تھی لیکن اکیس تاریخ کو پولیس والے بھی مار دے رہے ہیں لڑکے کو اور صحیح ہے یہ ایک حد کے بات تو ہر کسی میں یہ دینا ہی چاہیے کیونکہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے مانتے نہیں ہے ہے نا
کچھ تو کرنا پڑے گا نا ایسے ہی تھوڑی کچھ بھی ہو جاتا ہے
جی
ہمم کچھ تو ایکشن کا ری ایکشن کہیں سے تو آئے گا نا ایکشن کا ری ایکشن کچھ تو کرنا پڑے گا اور اگر ایکشن نہیں ہم بھی ایکشن نہیں کریں گے تو ہو گیا
ویسے بھائی جان ہم کہتے ہیں نا کہ ارے لڑکیاں اگر دیش میں لڑکیاں لڑکیوں کا برچسب رہے تو دیش سدھر جائے گا ارے وہاں پر تو لیڈی پولیس بھی تھی وہ بھی ایسی سے بھی ایسے لڑکوں کو پیٹ رہی تھی لڑکیوں کو پیٹ رہی تھی جیسے یہ ان کے دشمن ہے یہ پاکستان سے آئے ہیں یا پھر یہ کوئی آتنگوادی ہیں وہ ایسے پیٹ رہی تھی انہیں اور باہر ویسے جب ان لڑکیوں کو جاب اور جب جن لڑکیوں کو جاب نہیں ملتی ہے تو تب یہ کیسے روتی ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کیسے پڑھتی ہے ان کتابوں کو ایسے دس دس بار پڑھتی تی ہے جیسے کہ بہت اس نوکری کے بنا تو ان کے ان کو پھانسی پہ چڑا دیا جائے گا اس طریقے سے
وہی تو بھائی ہے وہائی مطلب کسی پر سمجھنے والی ماں ان کام ہی نہیں کر رہا ان کا ایسا ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا مائنڈ ہی بلاک کر دیا ہوگا کوئی کسی کام کہیں نہیں رہا ہے
پتا نہیں بھائی جان ان کو صبح شام نشر میں فلم چٹائی جا رہی ہے کیا کیا کیا چکر ہے پتا ہی نہیں ہے ان کو اتنا سمج نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس کو مار رہے ہیں کن لوگوں کے کہنے پہ مار رہے ہیں کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا ا
ہاں کوئی نہیں پوچھنے والا یہ ساری چیز ہے کسی میں ہمت ہی نہیں کہ یہ سب پوچھنا
نہیں جو لوگ جو ہمیں آڈر دے رہے ہیں کیا وہ سوتے ہیں کیا کس کو مانے جا رہے ہیں یہ نہیں سوچ رہے ہیں جو ہمیں آڈر دے رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ نہیں سوچ رہے ہیں کیا آپ پیسے کے لیے اتنا ساغگر تھوڑی کوئی ہو جائے گا ہ
وہ ہو چکے ہیں
ویسے ہم میڈیا کو گالی دیتے میرے حساب سے نا میڈیا کو گالی دینے سے پہلے ہمیں ان پولیس والوں کو بھی گالی دینی چاہیے اور وہاں پر ہی کیوں آپ ہر جگہ دیکھیے پوولس والے تو اپنی ڈیوٹی تبھی کرتے نا جب ان کو پیسے مل جاتے ہیں تبھی
ہاں بنا پیچے کے تو یہ لوگ کچھ نہیں کرتے
وہی تو ہر جگہ ہی یہی حالت حالت بنا رکھا ہے انہوں نے کہ پیسے نہیں ملیں گے تب تک تو یہ کچھ نہیں کریں گے اگر ان کے ابا جان بھی ان کے سامنے آ جائے نا تو یہ ان کو بھی بنا پیسے کے نہیں چھوڑیں گے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک پولیس والوں کو وہ کبھی کبھی نہا دوسرے اسٹیٹ کی گاڑی دکھ جائے تو سب سے پہلے اس کا چالان کاٹتے ہیں
ارے سب سے پہلے آپ د دیکھے رگول گئیے تو اور چھوٹی سی پرانی سی گاڑی دکھتا ہے یا تو سے ٹی و کررن اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں ن ہم یہ روکنا یہ روگنا ڈائریکٹ لوکتے ہیں اور پھر ایسا نہیں پانچ سو ہزار میں لے اور چلا گائے بھائی ڈر
ارے ایسے ہی کیا ہے بھائی جان میں گیا تھا ابھی اپنے مطلب کیا ہے میرا گاؤں تھوڑا بارڈر کے پاس ہے تو میں گیا تھا تو وہاں پر نا جیسے دوسرے اسٹیٹ کی پوولس تھی تو انہوں نے مجھے روک لیا میرے پاس کیا تھا کہ مطلب گاڑی کی تھوڑی نمبر پلی تھوڑی مٹھ مٹا لگائی تھی وہ ہے کہ تو انہوں نے نا میرا پانچ ہزار کا چالان کر دیا لیکن وہی پولیس والوں کو اسی ایریے کے آس پاس کے گڈھے دکھائی نہیں دیں گے سڑکوں کی کتنی بری حالت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی سرکاری ہاسپٹلوں کی حالت بری ہے وہ دکھائی نہیں دیتی سرکاری اسکولوں کی حالت بری ہے وہ د اٹھ نہیں دیتی بس انہیں چھوٹی سی نیم پلیٹ ضرور دکھ جائے گی اس پہ نمبر دکھ جائے گا لیکن اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل اور وہ نہیں دکھائی دیتے کہ ان کا ان کے